ہ ہاں ٹھیک اچھے سے امراٹی ٹھیک ہے گلشن انٹی ٹھیک ہے باجی ٹھیک ہیں ایون نے کھایا کھانا
ہاں ہاں انھو ں نے کھایا کھانا
اور کیا کر رہے ہو
بس ا کھانا کھا یا تھا بولا تھوڑا سا آرام کریں گے
ہاں میں بھی کروں گی آرام
اور آپ کہاں ہو مائکے کی سسرال مے ہ اچھا اچھا ٹھیک اور آپ آج ہی جانا ہے تو کر رہے ہیں تیاری جانے کی اب چھٹیاں پڑی ہیں نا بچوں کی
ہاں
ہاں اس وجہ سے اور بولیے
بس اور کیا بولوں میں
بس بچے ٹھیک ہے آپ کی ساس ماں ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ا وہ بھی ادھر ہی ہے
وہ وینٹیلیٹر پہ تھی پھر ان کو فرق ہو گئی
نہیں ان کو وہ ویسے ہی ہے اسی حال میں
ہےہے ہے اور بولئ اور بولیے آپ
ہاں بس چل رہا ہے آپ سناؤ ادھر کیا چل رہا ادھر کیسے حال ہے
بس اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے
اچھا
ہوں
اور
اور بس میں تیاری کر رہی ہوں گھر جانے کی کپڑے دیکھ رہی ہوں بچے کو بہت کبڈی لگتے ہیں نا بچوں کو
ہاںاں اپنے لیے بھی کپڑے رکھنا
ہاں اوپر سے مجھے آج اس بار جا رہی ہوں گھر تو میری فرینڈ نے بولا ہے کہ ملیں گے
آ صحی ہے
پھر اس لیے تو
جا رہے ہو آپ لوگ پہلگام
نہیں ہم نے میں جت سنمرگ جائیں گے
ہاں لیکن ادھر سے ہے نا یہ یاترا اب اسٹارٹ ہو گئی
ہاں وہ تو ہے ہاں ہاں اب دیکھتے ہیں
گریز بھی ٹھیک رہے گا گریز بھی جا سکتے ہو
ہاں آٹھ وہ تو بھی ایک جگہ ہے وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں
ہاں وہ بہت اچھی جگہ ہے
ہم وہ تو بہت اچھی جگہ ہے اور بولیے
اور کھانا کھایا
ہاں کھانا کھایا ہم نے
اچھا ہم لوگوں نے کھایا
اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ آج کیا سالن پکایا تھا
ہم نے بینگن بینگن کا برتا بنایا
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں اچھا کیا مز دار ہو
ہاں یہ امیمی ہے نا اس کو پیٹ میں درد ہے بیچاری کو امیمی کو پیٹ میں درد ہے بیچاری کو
ہاے ہاے ہاے ہاے اور بولیے اور بولیے آپ اسکول جاتے ہو
ہاں میں جاتی ہوں اسکول آج کہاں اب ہو گئی نا چھٹی
ہاں وہ تو ہے اب کہاں جاتے ہوں گے آج
ہاں دو دن سے گھر پہ ہی پڑے ہیں ہاں مجھے لگتا ہے اب میں جاؤں گی گھر واپس
ابھی جائیں گے آپ
ہاں ابھی دیکھتی ہوں پھر بھی ہمم
اور سنائیے
اور میں کیا سناؤں اور مجھے آ ہی نہیں رہا ہے اور میں کیا سناؤں
کیاآ امم وہ گھر
دن تک رک رکنا ہے ادھر
ابھی ایسے تو تین چار دن تک تو رکوں گی چار پانچ دن تک پھر آؤں گی انشاء اللہ تعالی اصل میں پھر ان کو بھی جانا ہوگا باہر میرے ان کو ایسے اگر ان کا پلان بنا تو کل ہی اگر ان کا پلان بنا تو ام اگست میں ابھی ان کو اپنی مرضی ہے وہ کل نہیں مطلب کل ان دا سینس اگر وہ ان کو پلان وہ کل ہی جا سکتے ہیں لیکن ان کو کوئی یہ نہیں ہے ای ان کا پلان ہے اصل میں سپٹمبر میں جانے کا
اچھا
اگر ا کمپنی والوں نے بولا نہیں آ جاؤ تو وہ مت رک سکتے ہیں پھر جانا تو ہے
ہاں ہوں جیسے ادھر سے بولیں گے اسی حساب سے جانا ہوا
ہوں
ہاں چلو بیٹھو گے اب
ارے ایسے نہیں چلتا ہے نا ابھی تو پانچ منٹ ہوتی یہ تو دس منٹ ہونی چاہیے
اووو کے امم
اور بول بس آپ بولیے
اممم بس چلتا ہی رہتا ہے
مام آں مانی فون کر رہی تھی
امم
میں نے کاٹ ہی دیا ابھی میں بز
کیوں ان کو کیوں فون کاٹ دیا آپ نے
تو یہاں سے کال کٹ جاتی نا
اچھا
ہاں اس وجہ سے ابو امی کو
ہاں میری بیٹری بھی لو ہوگی بیٹری بیٹری بھی لو ہوگ گئی تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا
کتنے ٹائم تک ہاں یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا یہ ریکارڈ ہو جاتا
ہاں ہاں ہاں مجھے میں نے دیکھا کیونکہ اس کو آیا تھا ادھر سے آپشن میں نے یس پہ کلک کیا
ہاں
رائٹنگ والا پورشن نہیں ہے اس میں
رائٹنگ والا بھی دیکھتی ہوں میں آج میں میلوں گی نا ان سے تو دیکھتی ہوں کشمیری والا بھی ہے ہاں
وہ بھی دیکھتے ہے کشمیری والا بھی
ہومم
ہم اردو اچھی لینگویج ہے
ہاں اردو تو اچھی لینگویج ہے اس کو صرف کالنگ آتی ہے اس کے لیے شاید وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہوں گی
ہاں
اس سے ہوتا ہوگا
اہم دیکھتے ہیں وہ والی ایپ بھی دیکھتے ہیں
ہاں انشاء اللہ تعالی
ہاں یہ سب دیکھ رہے ہیں ٹی وی بچے دیکھ رہے ٹی وی
ہاں اس لیے ماں مت فون کر رہی ہوگی کہ اس کو گھر بھی جوو
ہاں ہاں یائی یائی یہ لوگ پوچھے کہ نہیں یہ پوچھنے کے لیے بھی
تب تک یہ لوگ تو سری نگر بھی پہنچتے ہو پہنچیں گے ہے نا جبھی آئے اصل میں انسان بزی لگ جاتا ہے تو ان کو فرصت نہیں ہوتی کال کرنے کے لیے
ہاں نماز وغیرہ بھی پڑھ رہے ہوں گے
ہم میں نے تو ابھی پڑھی بھی نہیں میں سوچ رہی تھی میں پہلے مجھے اتنا پسینہ آ گیا
نہیں نہیں یہ نہیں کرتے یہ سب نہیں کرنا ہوتا ہے مت کرو یہ سب یہ سب نہیں کرتے چپ چاپ بیٹھو سب بچے یہ گندا ہے
اور بولیے
بس مجھے ٹرنک بھی لینا ہے سندوک سندوک و لینا سن-سندوک
اچھا سندوق ہاں انشاء اللہ تعالی جب آپ آئیں گی تو اسی دن ہو جائے گا وہ ہے نا
ہوں ہاں پھر میں لوں گی پھر میں اچھے سے رکھوں گی کپڑے
ہاں انشاء اللہ تعالی ہاے ربا ہاے ربا
ہاں پتا اس کو کیا ہو گیا یہ کیوں یہ ڈرین ہو رہا ہے جی
کیا ڈرین ہو رہا موبائل اصل میں فون تو فون زیادہ ٹائم تک اب نہیں چلتے ہیں پہلے فر بھی دس سال تک نکلتے
ہ یہ والا ہو گیا ہے اب خراب
نیا لے آؤ
ہ دیکھتے ابھی پیسے ہے ہی نہیں جب آئیں گے ایپ سے پیسے پھر میں لاؤں گی فون کچ
تو دو تین سال انتظار کیجے
ہاں چلو ہو گیا مجھے لگتا ہے اب ہمیں بیٹھنا چاہیے
نہیں پہلے دیکھیے ٹائم کتنا ایسے نہیں چلتا ہے
ہاں ٹن ففٹین
چلیے چلیے اللہ حافظ خدا حافظ
المان اللہ
ہاں چلیے
ہ ہ